ہاں
ہاں
ہاں بول لے
ہوں
کیا کر رہے ہیں گھر پہ
کچھ نہیں کیا کریں گے نہا کے سوول ہے ٹھنڈا لگ رہا ہے بادل کیا ہے
ہم لوگ پانی آ رہا ہے ادھر
نئے بس بادل کیا ہے
ادھر تو پانی آ رہا
زور سے
ہوں بہت زڑ پانی آ رہا ہے ادھر
اچھ آپ لوگ کی یہاں بھی برسو آ دیں گے پانی
ہاں برسوات ہو ایسے بھی تو ابھی کھیتی کا دن ہے پانی کا ضروری ہے
ہوں
ہاں
اور کیا کر رہے ہیں وہ
کیا کریں گے ابھی کچھ کام ہی نہیں ہے کرنے کے لیے
پکوڑی بنا لو موسم خراب کر رہا ہے
ہاں
پ کووڑی بنا
ک بنا کے لا دو نا
بنا کے لا د
ہاں
لچمی
ہاں
پکا
پکا
اوکے ال لاد ہ گے
ہاں
ہاں
اور گھر میں کون کون ہے
سب کوئی ہیں
ممی آ گئی
ممے تو اگئی
کل
یس
گ بجے
ص ہم کس کو سے آئے تھے تو آ کے دیکھ رہے ہیں آگے
او
ہاں
اب تو اچھا لگ رہا ہو گھر میں
ہوں اچھا تو لگے
کام نہیں کرنا پڑا
ہوں
لیکن امی کا بھی تو طبیعت خراب ہی سنی ہے
ہوں طبیعت تو خراب ہے
اس لیے میں گئے تھی
ہاں ہ اور گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
آپ کا بھائی کتنا ہے
ایک بھائی اور ہم اکیلے
ہ ایکلی ہوں
ہاں
او اچھا ہے
اور آپ
ہم لوگ دو بھائی دو بہن
او دونوں بہن کا شادی ہو گیا
ہاں ہو گیا دونوں بن کا بال ب
اور بھائی کا
بھائی کا نہیں ہوا ہے ہم لوگ دونوں بھائی ایک ہی بار کریں گے یا تو آگے پیچھے
کب
کریگے لیٹ سے ہی
ا
وہی دس دس بارہ سال بعد
اچھا ہے
ہاں
دس بارہ سال بعد
یس
کاہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے اپنا پیر پہ کھڑا ہو جاؤ
ہوں
کوئی چیز کا آگے پرابلم نہ ہو
تم کب کرو گی
ہم تین چار سال میں
ا لو مریج
اب ہاں وہی سم
وہی سمجھے کیسے فائنل بتائیے
ہاں ہاں لو میریج ابھی کا زمانہ میں کون نہیں کرتا ہے
ہوں کہاں سے کر رہی اپ
گاؤں سے ہی
او
آپ نے کی ہیں کسی کو پسند
ہم کیے ہیں ہم بھی
تو کب سادی کرنا ہے
نہیں ہوگا تو کریں گے دو تین سال میں
اچھا ہے
ہاں ا ہاں تو آپ کا بھائی کا شادی ہو گیا
نہیں میرا بھائی تو چھوٹا ہے میرا سے ہی
ک سال کا چھوٹا ہے
پانچ چھ سال
ہاں میں گب اور بتائیے کچھ کچھ ہلو ہاں بتائیے کچھ کچھ ب ب ہاں بولتے ہیں بتائیے بتانا چاہیے تو ہوں
آپ کے گھر میں کیا کیا پیڑ ہے
کیوں
ایسے ہی بس اچھا لگتا ہے گھر میں نا پیڑ اڑ ہو ہرا بھرا
ہوں
تو اچھا لگتا ہے
چار پیس آم ہے اور اور مریچچا بہت ہے بہت بہت میچھا ہے
گ
اور کیلا ہے لچی ہے
باغوانی بنا دی ہے
ہاں نیمبو ہے اور ناشپتی ہے
ہاں
اور امرود ہے دو گو دو پیڑ ا تو جامن ہے
اور پھول نہیں ہے
پھول تو نہیں ہے
پھول سے تو اچھا لگتا ہے گھر
ج جی لائیں گے لگائیں گے ہم بھی
ہ خوبصورت ہے
ہاں اور ایلو ویرا ہے
ہاں ایلو ویرا بھی بہت کام کا چیز ہے جب کوئی جلے
ہوں
تو ڈالنے کے لیے ہوتا ہے یا چہرے کا بھی داغ وگ کٹاتا ہے
ہٹھاتا ہے کہ نہیں
ہٹاتا ہے چہرے کا داغ اور
ا
کوئی جل جائے گا تو اس میں ڈالنے سے جلن کم ہوتی ہے
ہ
ہاں اپ کبھی ج لوگے تو ڈال د نا
ہوں
ہم تو ڈالے ہیں بہت
نہیں ہم نہیں جلیں گے ماہل باقی رہاات کر ہم نہیں جلیں گے آپ کیسے جل گئے تھے
ہاں تو تم کھانا نہیں بناتے ہیں ہم کھانا بناتے ہیں کھانا بنانے میں نہیں چلیں گے
کیسے
بس ایسے ہی ٹچ ہو گیا تو گدرے ڈگسیی اگچی میں
او
ہاں
ہم بھی اپنے گھر میں بہت کچھ لگائے ہیں
بتائیے ذرا ہم بھی جانیں گے
انار ہے آم لیچی مرچا امرود نیمبو پپیتا ناریل
اور
اور ہے کیلا بھی ہے
مریچا
مرچا بھی ہے ستالو
باہر ش ہے باپ رے باپ اتنا اتنا سامان لگائے ہیں
ہاں اچھا لگتا ہے نا
گارڈن گارڈن جیسا دکھتا ہوگا ن
ہاں
اور ناریل نہیں کھاتے ہیں
کھاتے ہیں لڈو بنا لی
لڈو بنا کے
ہ
ہم کو بھی کھلائیے کبھی
ضرور
ہوں
ہاں
اور
ضرور کھلائیں گے
ہاں کھلائیے گا اچھا ٹھیک ہے نا ابو بلا رہے ہیں پھر سے ہاں تو
ہاں ٹھیک
ہوں کال نہیں کٹ رہا کیسے
کی اچے
کل نہیں کٹ رہا
کٹ گا
آپ ٹرائی کیجیے تو